تو السلام السلام علیکم آپ تو آواز کلیئر آ رہی ہے
مجھے نہیں میں آپ کو یہی بولنے والی تھی وہ ہمیں تو آ ہی نہیں رہیں
آپ نے کچھ آپ کا آپ نے ضائع کیے ہیں ا
جار بھی مستس اللہ کے قسم
وہی تو نقصان ہوتا ہے نا اس سے فیل بھی ہو ہے نا جب کسی کو فائدہ نہیں ہوتا خدا کی کسم فیل ہوتا ہے
ہاں پورے تھری ہڈریڈ مجھے تھری ہنڈریڈ ایٹین روپیز آئے تھے
کوئی بات نہیں کتنا کیا پکا ہے آپ کے کام ہاں
میں نے میں نے بولا نا آپ کو میں نے اس والے نمبر پہ ریسیو کال کی تھی
ہاں کوئی بات نہیں اس میں بھی آئیں گی بولو نا آپ نے کیا پکایا آج
میں بتاؤں گی اور اپ نے پکایا ایک تو ہم نے پکایا کوئی خدوس میں ڈالا ملک ددال
اچھا ٹھیک
کیونکہ دادو نے کل بولا مجھے وہی بنانا
اچھا
دوسرا ہم نے ٹماٹر اور بینگن پکائے
ہم نے بھی ٹماٹر اور بیگن پکائے پاپا کے لیے بیگن خالی بیگن نہ اس کو بھی ٹماٹر تھوڑے ہوں گے اس میں لیکن ٹماٹر بینگن ہم نے بھی پکا ہے اور تو میری ماما نے توپ سے مٹن کی ہے ہاں
بھابھی ٹھیک ہے وہ آ گئی گھر
ہاں الحمد للہ اب ٹھیک ہے ہاں ہاں فرق ہے اس میں
چلو اللہ خیر
آپ کی بھابھی کو فرق ہوئی آئی میں
اس کو ہوگئی تھوڑی فرق اب عرفان کو ہو گیا انفیکشن ایک
او ہو یہ پھر پھیلتا ہے نا
ہاں یہ وائرل ہوتا ہے نا
ہاں یہ پھیلتا ہے یہ پھیلتا ہے اور سناؤ گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
کیا کیا
کس کا
آپ ان شاء اللہ آپ
ہاں ہاں کل نہیں پرسوں میں جب بیمار تھی نا پھر آیا تھا وہ بیچ والا بندہ اس نے آمر صاحب کو بھی پکڑا اور مجھے بھی پکڑا ایسے ایسے ہونا چاہیے فردر ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے مطلب اس بچارے نے نصیت ہی کی پھر وہ بولا اس کو جانا ہے وہ انکل کا فرینڈ ہے اس نے بولا میں جاؤں گا میں ناں وہ اس سے پہلے بھی گیا تھا نا میرے سسر جی کے
ہاں ہاں ہاں
میں نے آپ کو بولا تھا آ ہوجائے ناں پھر جاؤں گی میں اس کے بعد
اچھا مطلب جانا ہے ابھی
ہاں میں سوچتی ہوں پانچواں مہینہ لگ جائے گا لگنے والا ہی ہے کیا اس کو بولے پانچ چھ سات ایٹ لیسٹ آٹھ تک آدھا ادری بیٹھوں
ہاں ہاں اور کیا اس آئزل مطلب آئزل جان کو بھی تھوڑا یہ ہوگی ناں
ہاں اسی کے لیے اللہ کی ورنہ بیٹی تھوڑی ہی مائیکے والوں کو بھاری لگتی ہے یہ بولے تھوڑا سا اس بچاری کو ناں یہ ہو جاتا
اور اللہ کا قسم آپ بلیو نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تینوں ناں ہم نے ہم تینوں نے اس سیزن کے لیے ناں نئے کپڑے لائے کیونکہ میرے بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے میں نے کہاں رکھے ہیں وہ بند کر کے
ہو اپنا ایک ساتھ ان شاء اللہ رہوگی تو
میری بیٹی نے بھی نئے لائے میں نے بھی نئے لائے عامر صاب نے بھی نئے لائے
دیکھا آپ کے اپنی پر یہ ایشوز ٹھیک ہوئے مطلب آپ کے پاس اس کے ساتھ جو آپ
ہاں
ایسی ویسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ اس دن بہت رش ہو گئی تھی ناں
کب
جب مجھ سے بعد کیا ہوا آپ کو عید پہ
دیکھو جب اپنوں کے ساتھ ہی کرتے جب مجھے وہ شوک جیسا لگا ناں
پتا ہے مجھے اچھا کیا لیکن میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے
میں آپ کو بو رہی ہوں جب انسان کو شوک لگتا ہے ناں
ہاں ہاں ہاں
پھر سب سے پہلے آپ کو اپنے پارٹنر کو سچائی بت تانی چاہیے ہے کہ نہیں
ہے ہاں
مجھے بہت برا لگا تھا اس تو اگر اس کو یہ پرابلم تھی اس نے مجھے کیوں نہیں بولی لیکن وہ بولا تو مجھے مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے میں سوچ رہا تھا مجھے بینک سے انسینٹیو آئے گا مجھے بینک سے انسینٹیو آئے گا میں کر لوں گا یہ ختم یہ میں کر لوں گا یہ ختم لیکن میں مجھ سے ہو نہیں پایا پھر بھی کیا بولتی
ہاں وہی نا کیا ہی بول
ایکچولی دیکھو کیا ہوتا ہے دیدی آپ کا بھائی ہے میرا بھائی ہے فی الحال ہم آپ کے چھوٹے بھائی کی بات کریں گے وہ بچارہ کماتا ہے کیا کماتا اللہ برکت کرے میرے گھر کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ آپ لوگ ہے ایٹ لیسٹ سوچو گے اگر یہ دس پیسہ کماتا ہے اس کا آٹھ پیسہ اٹھائیں گے ابھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوے کر کے رکھے
جی
ہے نا جیسے کہ آپ بڑے بھائی کی شادی ہوگئی اس کے ٹائم بھی کیا تھا میرے سسر جی نے کیا تھا اس نے جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی نا اس نےگولڈ لا کے رکھا تھا بڑے بٹے کے لیے سب کچھ سمجھ رہے ہو اس کو بیڈ ویڈ سب کچھ لیا پھر نکلا نا آمر صاحب کام پہ وہ چلے گئے دلی
اچھا
یہ بھیجتا گیا منتھلی تھرٹی فورٹی تھرٹی فورٹی تھرٹی فورٹ ٹی باپ کو اس کو پتا تھا
سیو کرنا چاہیے تھا ب
وہ میں آپ کو بولوں گی وی آر دا پرابلم لائز جو پھر پتا چل گیا اس کو پتا تھا اینڈ پہ مجھے کیا ہو جائے گا باپ نے مل نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا پھر آپ کو خود پتہ ہے میری شادی کے ٹائم اللہ نہ کرے پہلے وہ کٹ وہ یہ ہو گیا پھر
ہاں ہاں ہاں
پھر کیا ہو گیا اس کو پھر باپ نے بولا میں نے کچھ نہیں لایا ہے میں نے وہ گھر کے لیے پیسے رکھے ہیں پہ خرچ کیے گے
وہی ہو
اس نے باپ کو دیکھو یہ یہ آج کل کی دنیا ہے نا باپ کو بولا کوئی دکت نہیں ہے میں خود مینج کرلوں گا یہ مینج کرتے کرتے کرتے کرتے بچارا خود پھستا گیا اس کو اچھا بنے کی ہیلپ کسی نے نہیں کی ہاں اس کے بھائی نے اس کے باپ کو ڈھائی لاکھ روپے دیا ہے فار بازوان اونلی
اچھا ٹھیک ہے
ڈیٹ از دا اونلی ہیلپ لیکن ہاں وہی ڈیٹ از دا ا وہی خالی ہیلپ ہوئی ہے پھر جب اور سب فیصلے میں بات ہوئی نا پھر اس کے جی جو نے بھی اس کے پاپا کو بولا ہے آپ نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے باپا آپ برا مانو یا نہ مانو پھر کیا پھر پاپا آصف گیا نا سعودی اس نے پھر بہت بہت خود غرض خود غرضی کی ہے اس نے کیا کیا جوں ہی وہ سعودی چلا گیا
ہاں
وہ اس نے اپنی سیونگ کی اس گھر کچھ نہیں بھیجا جیسا ہمیں تھرٹی فورٹی بھیجتا تھا تب وسیم کا وسیم کی فیملی یہاں تھی وہی کھا رہی تھی وسیم اس ٹائم گھر میں خالی دس ہزار روپئے دیتا تھا
ٹھیک ٹھیک
پھر باپ بولتا تھا کوئی نہیں ایک بیٹا زیادہ دیتا چلا لیکن پھر جب پرسوں میںرے سسر جی کو بولا آپ نے بہت ظلم کیا ہے عامر کے ساتھ اس کو اپ نے پاؤنس لگایا ہے
ہاں ہاں اصل میں ہے نا بڑوں کی مطلب یہی بات ہے نا
انجسٹس دیکھو دیکھو کل کو ہم بھی بڑے ہو جائیں گے بہن آپ کی بہ آپ کے گھر میں بھی انشاء اللہ آپ کے گھر میں بھی بچے آ جائیں گے ہم ہمیشہ جسٹس کر نا چاہیے دیکھو جو آپ کے ماں باپ نے بھیا کے لیے کیا ہوگا وہی کریں گے نا آج عمر کے لیے بھی جی عمر کو بولیں گے نہیں اب مجھے سب کچھ خود کرنا ہے
نہیں نہیں ارے ہاں چلو ہو جاتا ہے ہوتا رہتا ہے اب ایسی باتوں کو دل سے نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ یہ یاد رکھ نا چاہیے یہاں پہ کوئی پرمننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے انسان کا مطلب سنونا سنونا ایک انسان کا دوسرے انسان کو دیکھنا اس سے بات کرنا یہ تو ایک مطلب ایک قسمت کی بات ہوتی ہے کیونکہ کیا پتا
میرے ہسبینڈ اسی میں پھستے گئے پھستے گئے پھستے گئے پھستے گئے
ہاں چلو اب اللہ نے کیا نا سب ٹھیک مطلب اب ان شاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب اب الگ الگ مت رہنا کیونکہ اس سے بچوں پہ زیادہ اثر پڑتا ہے اوپر سے اوپر سے اللہ اللہ شفا کرے ائیزن جان کو اور اس کی پرابلم چل ہی رہی ہے اگر آپ کو برا نہ لگے اگر آپ کو برا سوری فار سوری اس کے لیے اس کی پرابلم چل ہی رہی ہے اس کو دونوں کی ضرورت ہے اس کو سب کی ضرورت ایسے اس کو الگ تھلگ بٹھانا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ آ پر سب چھوڑ کر آپ کو اس کے حالت پر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے چھوڑو اس کے اس کی اس کے فیوچر کے بعد بعد میں آؤ گی لیکن ابھی اس کی صحت بہت ضروری ہے جو اس میں ابھی کمپلیکیشن آ رہی ہے وہ اللہ انشاء اللہ جلدی ضرور جلدی جلدی چی کرے گا لیکن اس پہ ایفرٹس بھی ڈالنے ہوں گے آپ کو
اور
تو ایسے الگ الگ الگ تھلگ رہ کے آپ لوگ اتنا ایفرٹ نہیں کرو گے جتنا آپ ایک ساتھ کرو گے کیونکہ وہ ہے نا وہ انگلش کہاوت ہے یہاں تو نہیں بول سکتے وہ اگر ہم ایک یونائیٹڈ وی اسٹینڈ ڈوائڈڈ وی فال تو اس کو وہی یہ تو وہی مطلب بات ہوئی نہ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اب آپ کو بھی اپنے گھر جانا چاہیے زیادہ وہاں اور مائکے میں رہنا ایک لڑکی کے لیے مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ آپ کی چھوٹی بہن دو سال رہی
آ تو میرا حاتوں میں آتی تھی لیکن میں بھی کہاں جاتی میری جان
ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے چلو فرض کیا کہ اب آپ کو رہنا پڑا
اس لیے میں بول رہی ہوں میری گھر میں کچھ دو چار مہینے میں آپ کو پرسنلی بول رہی ہوں ففتھ سکس سیونت ایٹ میں وہ ہی رہوں گی
اور پھر یہ آ کیا کہتے ہیں اسے ڈیلیوری کے بعد بھی زیادہ چھ سات آٹھ مہینے مت بیٹھنا دو تین مہینے بیٹھا اٹھنا اور جانا گھر بس اس سے اپنا اسے اپنا پتی بھی ہاتھ میں رہتا ہے اپنے گھر والے بھی ہاتھ
نہیں وہ بولتا ہے میں چلا گیا ہوں ہوتا واپس یہ سب دن ہم باہر ہی جاتے لیکن ابھی میرا میرا کنسپشن پیریڈ آیا نا وہ نہیں جآ بول رہا پھر میں واپس ہی چلا جاؤں گا شاید
آپ لوگ کو باہر ہی جانا ہے
شاید باقی اوپر والے کی مرضی
چلو وہ دوسری بات ہے لیکن اپ زیادہ نہ اپنے اور اور ہاں سب چیز ضروری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے ا بی یہ کیا کہتے ہیں اسے جو بھی انشاء اللہ میں نے بولا بیٹا دیک ان شاء اللہ ان شاء اللہ بیٹا ہی ہوگا ان شاء اللہ آپ کا بیٹا ہی ہوگا کیونکہ اللہ نے آپ کو بیٹی کی نعمت سے ناوازا ہے اب ان شاء اللہ بے بیٹا ہی ہوگا تو اس کو فون وون وغیرہ مان
نہیں ب بھی نہیں چلو اللہ حافظ
ال میں واپس کرتی ہوں ایک اور کال اٹھاؤ گی ہیلو اٹھاؤ گی
ایک منٹ رکو میں پہلے کروں گی گاھ والوں کو فون چاول مت دے رہے ہو
اوکے مجھے میسج کرنا اوکے